وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
آپ کو لیز ہی کھانا ہے میں فون کاٹوں
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک اپنے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج اسکول میں آتے آتے وقت میں نے دیکھا کہ کچھ بچے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے ورزش کی اہمیت یاد آ گئی
بالکل صحیح کہا تم نے ورزش انشا انسان کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے آج کل زیادہ تر لوگ موبائل فونس اور کمپیوٹر میں مصروف رہتے ہیں اور ورزش کو نظر انداز کر دیتے ہیں
اور اس اسی وجہ سے اسی وجہ سے لوگ کم عمری میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہے میرے خیال میں ورزش صحت مند زندگی کی بنیاد ہے
بالکل مجھے یاد ہے ہمارے اسکول ٹیچرس نے کہا تھا کہ روزانہ کم از کم از کم تیس منٹ ورزش کرنی چاہیے اس سے جسم فٹ رہتا ہے اور دماغ بھی تازہ رہتا ہے
صحیح بات ہے میں صبح اٹھ کر تھوڑی دیر و واک کرتا ہوں جب میں واک کرتا ہوں تو سارا دن زیادہ انرجیٹک محسوس ہو کرتا ہے
مجھے بھی کبھی کبھی پارک میں واک کرنے جاتی ہوں میں بھی کبھی کبھی پارک میں واک کرنے جاتی ہوں وہاں صاف ہوا اور خوبصورت منظر دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے مجھے
تمہارے خیال میں ورزش کے سب سے بڑے فائدے کیا ہے
میرے خیال میں سب سے پہلا فائدہ صحت مند رہنا ہے ورزش سے دل مضبوط ہوتا ہے اور مسلس طاقتور بنتی ہے اور جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے
اور متاافع سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے
ہاں ہاں موٹاپے سے بچنے میں بھی تو مدد ملتی ہے بالکل آج کل موٹاپا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے بچے بھی زیادہ وقت موبائل اور ٹی وی کے سامنے گزرتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کم کرتے ہیں
ہاں جب ہم صرف بیٹھتے رہتے ہیں تو کیلریز برن نہیں ہوتی اور وزن بڑھنے لگتا ہے
ہاں اسی لیے ڈاکٹرز بھی ورزش کی صلاح دیتے ہیں اگر انسان روزانہ ورزش کرے تو اس کا وزن متوازن ہوتا ہے
تم کس قسم کی ورزش پسند کرتی ہو
مجھے سائکلنگ اور جگنگ پسند ہے جب میں سائکلنگ کرتی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے اور ساتھ ہی اچھی ورزش بھی ہو جاتی ہے
وہاں مجھے فٹ بال اور کرکٹ پسند ہے ٹیم گیم سے ورزش بھی ہوتی ہے اور ٹیم ورک بھی سیکھنے کو ملتا ہے
یہ بہت عجیب بات ہے کھیل کود بچوں کی شخصیت کو بھی نکھارتے ہیں
بالکل جو بچے کھیلنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا
اگر وہ ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں ہر گیم کے کچھ رولس ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ورزی صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے
بالکل جب ہم ورزش کرتے ہیں تو اسٹریس کم ہوتا ہے اور مڈ بہتر ہو جاتا ہے
آپ کو لیز ہی کھانا میں پھر فون کاٹوں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں بتاؤ میں جی بتاؤ میں بتا رہی ہوں
مجھے لگتا ہے
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی
مجھے لگتا ہے کہ ورضی صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے
بالکل جب ہم ورزش کرتے ہیں تو اسٹریس کم ہوتا ہے اور موڈ بہتر ہو جاتا ہے
ایگزام کے دنوں میں بھی اگر تھوڑی دیر واک کر لی جائے تو دماغ فریش ہو جاتا ہے
میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے جب زیادہ دیر تک پڑھائی کرتی ہوں تو تھکان محسوس ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی واک کرنے کے بعد دوبارہ توجہ بٹھ جاتی ہے
ہمارے دادو ابو پیر روز صبح سیر کرتے ہیں
ہ ہ میرے نانا ابو بھی ان کی عمر کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی بہت ایکٹیوی ایکٹیو ہے
اس کا مطلب ہے کہ ورزش ہر عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے
جی ہاں ہاں بچے جوان اور بزرگ سب کو اپنی صحت کا م صحت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا
یہ صرف بہانا ہے اگر انسان موبائل پر گھنٹوں گزر سکتا ہے تو روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کے لے بھی نکال سکتا ہے
آپ مجھے یہ بتاؤ یہ کیا تھا یہ صرف بہانا ہے واٹ از دیٹ
اب سیدھےب وہ اچھا اچھا ٹھیک بالکل صحیح صحت سے بٹ کر کوئی دولت نہیں
ور اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے جو لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں نا انہیں نیند کا مسائل کم ہوتے
یہ بات میں نے بھی سنی ہے اور بلڈ
س کلیش
سرکولیشن جی ہاں جی بلڈ سرکولیشن بھی بہتر رہتی ہے
جی ہاں ورزی سے جسم کی تمام اعضاء کو مناسب مقدار میں آکسیجن ملتی ہے
اسکولوں میں سپورٹس پریڈ ہونا بھی ضروری ہے
ہ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں ا صرف پڑھائی ہی پڑھائی کا ہو اور پڑھائی ہی پڑھائی اور کھیل کود نہ ہو تو بچے بور ہو جاتے ہیں
ہمارے اسکول میں اینول سپورٹس ڈے ہوتا ہے اس
ہاں سپورٹس سے ہو رہے ہے سپورٹس ج نہیں ہوتا ہے
سپورٹس سپورٹس ہیں اسپورٹس ڈے
ہاں جی
اس دن سب بچے بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں
ہمارے اسکول میں بھی ریس فٹ بال اور والی بال کے مقابلے ہوتے ہیں
کیا تم نے کبھی کسی اسپورٹس کمپٹیشن میں حصہ لیا
جی ہاں میں نے تو بہت سارے اسپورٹس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہیں میں نے مطلب ہر ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے میں نے ایک دفعہ چار سو میٹر ریس میں حصہ لیا تھا میں نے پہلی میں پہل نہیں آئی لیکن مجھے بہت تجبہ ملا
یہ بھی ایک کامیابی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ جیتنا چے اہم بات کوشش کرنا ہے
بالکل اسپورٹس ہمیں ہر ہ ہار اور جی دونوں کا دونوں کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں
ورزش سے امیونٹی بھی مضبوط ہوتی ہے
ہاں اسی لیے ایک توو لوگ اکثر کم بیمار پڑتے ہیں
آج کل جمس بھی بہت مشہور ہوگئے ہیں
جی ہاں لیکن ہر کسی کے لیے جم ضروری نہیں واک جگنگ اور گھر کی سدا ورزش بھی کافی ہوتی ہے
صحیح کہا ام بات مسلسل ورزش کرنا ہے
بالکل ایک دن بہت زیادہ ورزش اور پھر کئی دن کچھ نہ کرنا مناسب نہیں
کیا
بالکل ایک دن بہت زیادہ رز جش اور پھر کئی دن کچھ نہ کرنا مناسب نہیں ہے
ورزش کے ساتھ صحت مند غذا بھی ضروری ہے
جی ہاں اگر کوئی ورزش کرے لیکن ہر وقت جنک فوڈ کھائے تو اسے پورا فائدہ نہیں ملے گا
اسی لئے پھل سبزیاں اسی لیئے پھل سبزیاں اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیئے
اور کو ڈکس کولڈ ڈرنکس اور زیادہ آئلی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص روزانہ ورزش کرے تو بہت سی بیماریاں کم ہوسکتی ہیں
ہاں ہاں بالکل ورزی صحت مند معاشرے کی طرف ایک اہم قدم ہے
تو پھر آج سے ہم دونوں بھی روزانہ ورزش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں
ضرور میں روز جاگنگ کروں گی صبح صبح
میں بھی تو کر ہ کرتا ہوں صبح صبح جم اور میں فٹ بال پریکٹس اور واک دونوں کروں گا
بہت اچھی بات ہے ہم اپنے دوستوں کو بھی ورزش کی طرف راغب راغب کریں گے راغب کریں گے
انشاء اللہ جب زیادہ لوگ صحت مند ہوں گے تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا
بالکل ہ ورزی صرف ایک مشغہ نہیں ہے بلکہ صحت و زندگی کا ضروری حصہ بھی ہے یہ
آج کی گفتگو سے مجھے ورزش کی اہمیت اور بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی
جی جی مجھے بھی آج مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس موضوع سے میں آپ کا شکریہ بہت زیادہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بہت سارے ایسے ہی موضوع سکھاتے ہو اور میں بھی آپ کی بات جلدی سمجھ جاتی ہوں
ہاں جی مجھے بھی آپ کی بات جلدی سمجھ آتی ہے
ا ہاں ہاں مجھے بھی آپ اپنا خیال رکھ س گھر والوں ابق خیال رکھنا ہے چلو اللہ حافظ
کھیا رکھنا گر کا خیال رکھا اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ